سلام
وعلیکم السلام ٹھیک کو ہو
جی اپ ٹھیک ہو گگر
شکر اللہ تا شکر اللہ تا وہاں سے سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے اپنے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کاور کیا کر رہا
دادا بستر میں آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھتی ہوں
ٹھیک آ اسکول سے واپس اسکول سے واپس آتے ہوئے میں ایک
جی ہلو
جی ہاں اسکول سے واپس آتے ہوئے میں ایک ڈاکومینٹری دیکھی جو جنگل اور وہاں کے جانوروں کے بارے میں تھی اسے دیکھ کر مجھے جنگلی سفر کا خیال آیا
یہ تو بہت دلچسپ موضوع ہے جنگل کے نام سنتے ہی میرے ذہن میں گانے درخت رنگ برنگے پرندے اور مختلف جانور آ جاتے ہیں
بالکل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں کبھی جنگل کا سفر کرنے کا موقع ملے تو کتنا مزہ آئے گا
ہاں لیکن جنگل تو سرف سف پر صرف مزے دار ہی نہیں بلکہ تعلیمی بھی ہوتی ہے وہاں انسان کو درخ کو قریب سے دیکھ سکتا ہے
سی کہا تم نے جنگل میں ہر طرح ہریالی ہوتی ہے جو آنکھوں کو سک دیتی ہے شہروں کا شور شراب سے دور ایسا ماحول انسان کو فریش محسوس کرواتا ہے
مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر نے بتا بتایا تھا کہ جنگل زمین کے فھیفڑے ہوتے ہیں ڈرخ تا کو صاف کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں ج
اسی لئے جنگلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اگر جنگل نہ ہو تو صرف جانور ب گگر نہ ہو جائیں گے بلکہ انسانی زندگی بھی متاثر ہوگی
پہلے کیا دیکھنا پسند کرو گے
میں شیر ہرن اور ہاتھی دیکھنا پسند کروں گا انہیں صرف کتابوں اور ٹی وی پر دیکھنا اور بعد جب کہ حقیقت میں دیکھنا بالکل مختلف تجربہ ہو گا
میں پرندوں کو دیکھنا پسند کروں گی جنگل میں بہت سے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں جن کے رنگ اور آوازیں دل کو مہ لیتے ہیں
مجھے لگتا ہے جنگلس کا سفر کرنے سے انسان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر جانور اور پودا اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے
بالکل مثال کے طور پر پر مکھیا اور تتلیہں پھولوں کے گرد افسانی میں مدد کرتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو کئی پودے پیدا ہی نہیں ہو سکیں گے
ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ جنگل میں رہنے والے لوگ قدرت کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ درختوں اور جانوروں کی قدر کرتے ہیں
ہاں کیونکہ ان کی زندگی کا بہت سے حصے جنگل سے وابستہ ہوتے ہیں وہ جنگل کو اپنا گھر سمجھتے ہیں
سوچو اگر ہ ہم اسکول کی طرح سے کسی نیشنل پارک کا ٹیور کریں تو کتنا اچھا ہو
میں تو فورا تیار ہو جاؤوں گی لیکن ہمیں جنگل کے قوانین بھی یاد رکھنی ہوگی
کون سے قوانین
جیسے کچرا نہ پھیلانا جانوروں کو تنگ نہ کرنا درختوں کو نقصان نہ پہنچانا اور گائیڈ کی ہدایت پر عمل کرنا
یہ بات بالکل ٹھیک کہ جنگل ہمارا مہمان کھانا نہیں بلکہ جانوروں کا گھر ہوتا ہے
واہ تم نے بہت اچھی بات کہیں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کی احترام کرتے ہیں اسی طرف جنگل کا بھی احترام کرنا چاہیے
کبھی کسی جنگل کا سفر کیا
نہیں لیکن میں نے انٹرنیٹ اور کتابوں میں بہت کچھ پڑھا ہے میں نے دیکھا کہ جنگل میں چلنا بھی ایک ایڈونچر ہوتا ہے
میں بھی کبھی جنگل نہیں گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ صبح کے وقت جنگل کا ن منظر بہت دلکش ہوتا ہے
جب سورج کی پہلی کر درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوگی اور پرندے چہتے چ رہے ہوں گے تو من جائیے کہ
اور رات کے وقت
رات کے وقت جنگل اور پر اثر لگتا ہوگا مت مختلف جانوروں کی آواز سنائی دیتی ہوں گی اور ہر طرف خاموشی ہوتی ہوں گی
شاید اسی لیے جو جنگل کو ایڈونچر کا م مذکار کہتے ہیں
ہاں لیکن ایڈوونچر کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے جنگل میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے
مجھے لگتا ہے کہ جنگل کا سفر انسان میں ہمت اور صبر پیدا کرتا ہے
بالکل جب انسان قدرت کے درمیان وقت گزر جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کہ دنیا کیت بس یہ وہ رنگ ہینے
یہ بہت یہ بات بہت عظیم ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان کی اہمیت رکھتے ہیں لیکن قدرت کے نظام میں ہر مخلوق کا کردار ہے
جنگل میں رہنے والے جانور بھی قدرتی توازوں کو برقرار رکھتے ہیں
تعداد بہت کم سزت ہو جائے تو پورا دظ ادا سے ہو سکتا ہے
اسی لیے شکار پر پابندی لگانی جاتی ہے اور وائلڈ پارکس بنائے جاتے ہیں
مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ لوگ جنگل بچانے کے لیے مہم چلا رہے ہیں
جی ہاں اسی لیے
جی میں بتا رہی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی جے جب میں سنتی ہوں کہ لوگ جنگل بچانے کے لیے مہم چلا رہے ہیں
مجھے بھی ہر شخص کو کم از کم ایک دارخت ضروری لگانا چاہیے
اور بچوں کو بچپن سے قدرت سے محبت سکھانی چاہیئے
اگر تم جنگل کا سفر پر ج اگر ہم جنگل کے سفر پر جائ تو کیا کیا سامان ل کر جائیں گے
پانی کی بوٹل فرسٹ ایڈ باکس ٹارچ کیمرہ نقش چاور ضروری کھانا
اچھا ٹھیک
جی آپ کیا کر رہے ہو
میرا کزن میسیج کر رہا تھا ابھی بولتا ہوں
وہ اپ بعد میں بھی کر سکتے ہو
کیمرہ تو بہت ضروری ہے جنگل کے خوبصورت منظر کی تصویریں لینا بہت مزیدار ہو گئے
ہاں لیکن تصویریں لیتے وقت جانوروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے
بالکل مجھے لگتا ہے جنگل کا اصل مزہ اس کی خاموشی اور فد غصل میں ہے
صرف شور مچائیں تو جنگل کے حسن کو محسوس ہی نہیں کر سکیں گے
مجھے یاد آیا کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کچھ لوگ ریسرچ کے لیئے بھی جنگلوں میں جاتے ہیں
ہاں سائنسدان اور مہار جنگل میں نئی قسم کی پودے اور جانور دریافت کرتے ہیں
ٹھیک، اسی طرح جنگل علم کا بھی خزانہ ہے
بالکل ہر درخ توور ہر وقت تکلف اندر کوئی نہ کوئی ڈار چھپائے رکھتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ جنگل کا سفر صرف تفریح نہیں بلکہ سیکھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں ایسے سفر انسان کو سوچ کو وسیع کرتی ہے
اگر مجھے واقعی ملا تو میں ضرور اسی جنگل کا سفر کروں گا
اور میں بھی شاید ہم دونوں ایک ہی ٹیور میں شامل ہو جائیں گے
جی ہاں مجھے جنگلوں میں شوق ہے مطلب جانے وانے کو ٹریکنگ کرنے کو لیکن فرینڈس کے ساتھ کیونکہ فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آتا ہے جب ہمپ کہیں پہ جاتے ہیں
جی جی
جی ہاں
ہم جانوروں پرندوں اور درختوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے
جی جی اور واپس آ کر اپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ جنگل کتنی اہم ہوتے ہیں
تاکہ وہ بھی قدرت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے
جی ہاں بالکل جنگلی سفر ہمیں قدرت سے محبت اور ذمہ داری دونوں پر درس دیتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے جنگل کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا مطلب جنگل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور جنگل میں درخت لگانا بھی کتنا ضروری ہے اور شاید جنگل جانا بھی ضروری ہوتا ہے ایک ٹیور ہمیں جنگل کے لیے ضروری کرنا ہوگا پلان
ہاں جی ہاں جی یہ بات صحی ہے
جی ہلو
ہلو
میں نے بتایا کہ آپ بعد میں کزن سے بات کر سکتے ہو
میں نہیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ بات
جی مجھے بھی جنگل یہ سفر واقعی ایک دلچسپ اور فائدے مند تجربہ ہو سکتا ہے
جی ہاں اور انسان کو بھی سمجھ انا چاہیے کہ جنگل ایک قدرت کا صرف ایک حصہ
ہاں ہاں اہم حصہ ہے ہم سب کو جنگلوں کی ح حفاظت کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی قدرت کے ان انمول تحفے سے فائدہ اٹھا سکے اگر ہم جنگل کی حفاظت نہیں کریں گے جو آنے والے نسل نسلیں ہوںگے وہ قدرت کے انمول تحفوں سے بے خبر رہیں گے
جی ہاں جی جنگلی سفر واقعی یہ دلچسپ اور فائدہ مند تجربہ ہو سکتا ہے
ہاں ہاں جنگل سفر ہمیں قدرت سے محبت کے بارے میں کھاتا ہے جب ہم جنگلی سفر کرتے ہیں اور ہمیں قدرتی محبت ہوتا ہے
جی ہم سب کو جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی قدرت کے اس انمول طور پہ جی ہاں
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ